بولو بھجان اور ٹھیک ہو تھوڑی سی تھوڑی سی لمبی کرو نا بات وہ ہے چ ہزار چھ ہزار ادھرار ہے شاید ہے نا
نہیں فائبر نہیں ہوگا بند بھائی بھائی
یہ فائبر ہے بھجن ہے بند ہو جائے گا
بس بائک رہا ہے بھائی پ ہ بات ہوک ص بر نہیں بھائی کال نہیں کٹیے ہاں ہاں بھائی کشمییر نہیں تھا بھائی مجھے گھر میں لگے بھائی بھائی پانی کی بوتل دوا
گرمی لگ گئی پانی کی بوٹل ہے ہی نہیں ابھی کوئی کھلی بڑی ہے بہت ہی
بھائی بھائی گرمی بہت ہے میں تھگ گ آیا ب چائے بھی پینے کسم سے
آپ کیا کریں
ابھی لوس کال کریں گے دس منٹ تک تو پھر میں گھر جاؤں گا
اور نہیں نہیں میں بھی کروں گا نا لاسٹ کال اس کے بعد اور بس
اس کے اس اس کے بعد میں پھر میں کروں جاؤں گھر پھر میں گھر جا کے میسج کروں گا انسٹا پہ تو مجھے کال کرنا ہوا اس سے
انسٹا پہ نہیں تو میرا نمبر پکڑنا مجھے فون فون کرنا ڈائریکٹ یا یا واٹسپ کال یا انسٹا کال جو تمہیں سمجھ آئے گی ت آیا سمجھ
ہاں بھائی آیا مجھے آیا سمیل بھائی
اور
بس بھائی دو آپ کوئی کار میں نماز نماز پڑھی نماز پڑھتے ہو نہیں مجھے نہیں لگتااز
آ میں میں نماز پڑھتا ہوں تمہیں پتتا ہے یہ نا یہ آب پیسے ترنے چاہیے
ہاں بھائی پیسے تو آنے چاہیے ضری ار میں کپڑے لات
وہی ہے نا مسئلہ ہمارنہ فلم ہو جائے گی بہت بڑی فلم ہو جائے گی
ہاں بھائی پ
بس محنت کریں گے ایسے ہاں وہی ہے نا مسئلہ پسینہ بہایا ا کیا کریں
وہ بات بھی تو ہے بھائی
پانی کی بوتلیں ٹھنڈی ہی نہیں ہوئی ہے کچھ اس میں کیا ہے اس میں بہت برف ڈالنا ہے پھر برف سب کچھ سارا برف ختم ہو گیا اس کوئی کیاک نہیں
اس میں کچھ نہیں کچھ نہیں ب کو بارہسل آنی ہے بھائی
کسٹمر ٹھنڈی بوتلیں ڈھونڈتا ہے آپ کیا کریں مجھے فون آیا اب کیسے میں فون اٹھا سکتا ہوں
فون م تو اٹھاؤ بھائی فون اس کٹھ ہوگا فونٹھاؤ گ
ہ وہ مجھے پتہ ہے میں فون نہیں اٹھاؤں گا نا تھوڑا سا شور آ گیا آٹو کا آٹو کا شور آ گیا
ہاں اور بھائی میں گرمی سے تب گیا گرمی سے مر گیا
تھوڑا سا ادھر ہی بیٹھوں دکان میں بیٹھو گے میں بیٹھوں گا ادھر آ جاؤ آ جاؤ
گارمی آ بھائی تھوڑی س دودت لے ل
ہاں میں تھوڑا سی دودھ پکڑوں گا میں ادھر بیٹھوں گا شھ چار میں ت کو متنا ہے دمہ تم کو متنا ہے دماغ مجھے یہ اور کر رہا ہے فون آپ کیا کریں
فون کون کر رہا ہے فون کون کر رہا ہے
اوس بھیا جانا جو نا مال ڈاگ یہ کسٹمر کو ڈالتا ہے یہ پانی وانی
اچا ٹھیک توم م میں بھیی وہی ڈاک تہ پانی وانی
نہ مجھے نہیں ڈالتا کسٹمر کو ڈالنا ہے
یہ لگا تمیں ب ڈالتا ہوگا
تم کو کیا صحت ہے ادھر سے
میں دیکھ رہا تھا پانی کی بوٹل نہیں ہمارے ادھر کوئی پانی کی بوٹل نہیں ہے
پانی کی بوٹل ہے ہی نہیں پانی کی بوٹل ختم ہو گئی
ہ ہاں وہ بھی
اب میں بیٹھتا کسی جگہ آپ کے ادھر بیٹھتے اگر اپنا ہوٹل ہوتا ہے پھر ادھر ہی بیٹھتے
ہاں بھائی ہوٹل بھی کہاں ہے بھائی
تمہارے پاپا کو ہوٹل تھا اس نے بھیجا وہ نا پاگل
نہیں بھائی میرے پاپا کو ہوٹل ووٹل کچھ نہیں تھا وہ بھائی نائی کا کام کرتے بھائی اس میں کیا یہ پیسہ جی یہ کمائے گا وہ
اس کو کہد رہے دکان ہ
راج ماغ بھی ہاں بھائی راج باغ میں ہاں بھائی راج باغ میں رج باغ میں
بات کرو نا بات کرو
بھائی میں بات کر رہا ہوں بھائی بائی بات کر رہا ہوں میں گرمی سے تھک گیا آپ
اس کو راج باغ میں دکان ہے
ہاں بھائی راج باغ میں دکان ہے
وہ تو کمایا وہ تو کماتا ہوگا بہت
نہیں نہیں بھائی اس کو اب ویسی خریداری نہیں ہے جیسے پہلے تھی
کیوں اب ہے نا ا پنجابی آتے ہیں نا اب اب سارے جاتے ہیں ادھر پنجابوں میں تو بھی جاتا ہے ادھر ہی پنجاب کے پاس
ہاں وہ بات بھی تو ہے بھائی وہ بات آپ
کشمیری کشمیری بیٹھ گئے آپ سب کچھ
کشمیری کو ن بائی سمی نہیں ابھی بھائی چار ہی منٹ ہوئے ابھی پانچ منٹ ہو رہ ہے ہو بھائی میرا پس ہی رکھ سک گیا
اور میں بھی تھگا میرا گلہ تھگیا ار
رسن سےنات
بصر بیا ہویا تھا ادھر سے اس کو ٹینک لینا ہے شاید ہاں یہ پانی ڈالتا ہے کسی کو یہ پانی ڈالتا ہے کسی کو
ہاں ابھی ہی کام کرتا ہے ٹینٹ وینٹ پانی وانی ڈالتا
ہاں ایک خطرناک ہے اس اس نے میرے پس کووں نہیں لیا پانی
پتا نہیں بھائی وہاں سے اس کو سستا مل رہا ہوگا سلے وہی سےے ہاں ہاں بائیے
اوررے روٹی بھیجتا ہے روٹی والا کاندرو
ہاں یہ بسکٹ کھا رہا ہے بھائی اور یہ بل پوری وال آیا
ہاں ہاں مجھے لیاج کے پاس ایک سو دس ہے پانی کا
اچھا ایک سو دس ہے پانی کا
ہاں اس نے چھوڑا ہی نہیں مجھے اس نے چھوڑا ہی نہیں ابھی
پ اس نے کب لیا پانی کا
جب نا اس کو میں نے کو اس کو میں نے بولا نا اسکین پہ ڈلو ایک سو دس اس کو کیا ہوا ہے کھ والے کو ایک کھ کشھ مارتا ہے ایک گندی بھیی م مارتا ہے ل تھوڑا سا اسپیکر بند کرو ایک گ گلاس کا بڑا ہے
ہاں بھائی وہ بہ اس کا تو ہوگا ہی گلا بڑے کہاں کر
یہ پاگل ہے تھوڑا سا اس لیے محنتی ہے محنتی د محنت دو میں محنت کرتا ہے
ب پول سب کم
تھوڑا سا
ہاں بھائی ا ایس بی آ گیا سے
ہاں ہاں
ابو ایس بھائی کو تمہیں موت دینا ہے
ہاں اس کو اس کو دینا ہے مک
ہاں بھائی اور بس بھائی آپ اس کو مال مال دے رہے ہو
میں اس کو ت تین کیس دوں گا
ہاں ہاں ہاں اس میںت چیزوں بس بھائی تین چیز آپ نے تو اس کو بہت سارا سامان دیا بھائی
اس بج کو بولوں گا میں چار منٹ ویٹ کرو
ہاں سول چار منٹ وٹ کر
رہ ہے میر یہ ب ہو رہا ہے میرے ساتھ آ جاؤ اس کو میں بولوں گا چار منٹ ویٹ کرو بس
ہاں ہاں چار منٹے ویٹ کرو
وہ
اور اور بھائی بھائی بائی یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ایک اگر تم ہٹ یہ کول کٹ ہوگی
ہاں تو ہاں سناؤ
گب بھائی یہ ب رہا ر چارج نہیں ہے ار سے شور آیا
ہاں ہاں بولو بولو
بھائی دس منٹ پہ کال کرنا بھی دو منٹ ہے تین منٹ ہے بھائی
ملا ٹائپ کو دو منٹ ہے دو ملٹ
اگرے وہیس بھائی کا گرے گا
اس کو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کہاں تک جانا ہے
نہیں گرے گا ہ گرے گا اس کو بدوار تک جانا ہے پانی ڈالنے اس کو یہ نہیں گے گا یہ نہیں ایکطر خطرناہک ہے خطرہک ہے اس کو نہیں گے گا
ہاں خطرناک ہے اس کو کہ اس کو سب پتا سکٹی کے برے میں بائک
دیکھو دیکھو وہ دیکھو وہ پہنچ گ گیا وہ پہنچ ہاں وہ پہنچ گیا ادھر تک ہاں اور ہاں وہ پہنچ گیا
رک گیا وہ
وہ شاید رک گیا ہے ن نہیں وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ پہنچ گیا اگا نمبر دو تک پہنچ گیا ہاں وہ
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے اچھی بات ہے اور سناؤ بھائی یار
مجھےبان ہے
لائیں گے انشاء اللہ انشاء اللہ
انشاء اللہ یہ ریڈ کلر کے انینٹر رکھیں گے پیسے نا تھوڑے سا فسے پیسے ایک کے پاس دس ہزار ہے بات کرو بات کرو تھوڑا سا اسی لیے تمہیں پتا ہے جو بکھاری تھے نا بکھاری ان کو پکڑتے ہیں بکھاریوں کو
ہاں ان کو پکڑتے وہ فراڈ کچھ کرتے یہاں پہ کشمیری کو زہر دیتے ہیں یہاں پہ
ہاں ہاں وہ چوری کرتے ہیں ہاں
چوری ووری کرتے پھر کشمیریوں کا نام بدنام ہوتا ہے
بوک کیا مناسر کا پپاپا کیا کر رہے ہیں ادھر
پتا نہیں وہ کچھ یہ مجھے لگتا ہے وہ ہوٹل لینے والا ہے کل سے ان کی بات چل رہی تھی سی سچ میں بھائی سچ میں
خدائیی قسم
سم سے سچ میں کل سے بہت چل رہی تھی کہ یہ کیا یہ کہاں پھر وہاں پہ ہوتا ہے
نہ نہ اس کو ہے نہیں نہ نہ نہ اس کو ہے نہیں تو
ہاں دوست ہے بچپن کا دوست ہے مگر یہ ب رہکھا تھا مجھے یہ ہوٹل لینا ہے ہاں یہ بول رہا تھا کچھ بہات ہو رہی تھی
مگر یہ مت نہ بیچ بیچے گا اس کو
یہ یہ دے گا نا ڈبل پیسہ اگر اس کو ڈھائی لاکھ آ رہا ہے یہ چار لاکھ دے گا
یہ لاکھوں کی بات ہے کروڑوں کی بات ہے
آپ چھوڑو کروڑ آپ ایک کروڑ آئے گا یا دو کروڑ دے گا
یہ دو کروڑ کی بات نہیں ہے چھ سات کروڑ کی بات ہے
یہ دس کروڑ دے گا بھائی یہ دس کروڑ دے گا
کیا دس کرو کو تور میچ میچ جلدی ہوگا نہیں جلدی ہوگا انشاء اللہ
بائی آف اور سناؤ آپ میچ ویچ دیکتے ہو
یہ گاؤڈو انسان بول رہا ہے مجھے ہم کو حساب نہیں ہے کچھ
او کیااں بولے گئے ی اس کو گرمی ہی نہیں ہوتی ہے
اور سنا
گھر میں یہ کہاں رہتا ہے اصلی کہاں رہتا ہے کپوارا
ہاں ایکوپوار ہےسلی
اچھا اچھا ٹھ ٹھیک
اور اس کو لگ اس کو لگا یہ لڑکی ہے کونچ دس منٹ ہو گئے کٹے فون
اور بھائی اور سناؤ ہ اوینات چور ت ن